ہلو ہلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسی آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں خیریت سب گھر پر
جی اللہ کا شکر ہے پ سنایں آپ کے گھر پرہ سب خیریت سے
جی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے
کیا کر رہی تھھی آپ
میں میں نے جو ہے واشنگ مشین لگا رکھی ہے کپڑے دھل رہے ہیں
دلائی چل رہی ہے کپڑوں کی ہاں کپڑے بہت ہو جاتے ہیں وہی تو جتنے افراد ہوں گے گھر میں ڑ اتنے زیادہ کپڑے ہوں گے
ہوں ا برتن اور کپڑا بھیڑی برکت
ہاں
برتن دک را فر سن گ میں برتن مگر چلو آپ سے باد ہو جائے گی کام بھی کر رہی ہوں ان کو بات بھی ہوتی رہے گی
ہاں صحی ہے
تبھی ٹھیک نہیں ہے نزلہ سا ہو لگ رہا ہے اب
ہاں پتہ نہیں کیسے الحمد للہ س ہو گیا تھوڑا چنکیں آ رہی ہے اور نزلہ ہو گیا
اچھا گرمی میں
ہاں پتا نہیں دیکھیا گنمی میں ہی ہو گیا ٹھنڈ میں تو ا سی تو چل ہی رہا ہے اب ایکھر بتے کیسے ہو گیا ٹھنڈ میں تو رہتا ہی ہے جب تک ٹھنڈ رہے گی تب تو میرا نزلہ رہئے گا
اچھا
ہاں ڈیلی سے بٹتی چ کیا نہیں
اچھا اچھا ہاں کسی کسی کو ہوتا تی ہے اللرجی ہے
ٹھیک ہے تو اب بھی آ جاتی ہیں گرمی میں کبھی بھی
اچھا ہاں وہ ایسے بولتا ہے نا وہ کچھ ز دھواں وواں سے بھی آ جاتی ہیں
آ مزلہ ہو گیا پت نہیں
سیلر جی
ہاں
اور آپ کیا کر رہی ہیں
میں تو کچھ نہیں بس بیٹھی تھی
اچھا گیا آپ کے جو مہمان آئے ہوئے تھے
چلے گئے
کون آیا ہوا تھا
ویسے رشتے دار آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے جی
اچھ
ا تھوڑی دیر پہلے گئے ہمب تو رکا رےتے کھانے کے لیے اب ایسا تھوڑی اچھا لگتا ہے اگر رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا لیکن ان کو جانا تھا تو نہیں
اچھا اچھا ہاں ہمارے بھی کل گس چاہیں گے میں نے کہا آج میں واشنگ مشین لگا لوں
اچھا اچھا اچھا کون آ رہا ہے کل آپ کے
کل میری کزن آ رہی ہیں ان کے بچوں کی چھٹی ہوئی ہے
اچھا اچھا اچھا صحیح ہے تو ہاں جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے بھی ایک کہتے ہیں کہ چلو
ہاں ایک آدھ دن کے لیے آ رہی ہیں وہ ایک دو دن کے لیے ہاں ہاں پھر میں نے کہا چلو آج کپڑے دھو لو پھر ٹائم نہیں
ہاں جب مہمان آتا ہے تو ان کا ہی کام ہو جاتا ہے پھر ان ان کے میں ان کے سر لگنا
ہاں پھر اچھا بھی نہیں لگتا ایسے کام میں لگے
ہ ایکسٹرا کام کھ نکاللو
ہوں ہ
ج کھانا بن گیا
کھانا مما بنائیں گی میں تو کپڑے دھو رہا ہوں
اچھا تو کیا بنائیں گی مما
پتا نہیں کیا بنائیں گی دال وغیرہ بنائیں گی کیا بنائیں گی
اچھا دال کھا لیتی ہیں آپ
ہاں کھا دیتی ہوں یلو والی پسند ہے مجھے
اور مجھے یلو والی بالکل نہیں پسند
اچھا وہی سب کو اپنی پسند ہوتی ہیں لائٹ بھی چلی گئی
پھر تو واشنگ مش ج من ہو گئی ہوگی
ہاں ہاں ضرور جی ہے میں تو جو ہوں اگر ہوتی ہوں ضرور لائٹ جائے گی
ایسے ہی جب ہمارے گھر پہ واشنگ مشین لگتی ہے نا تو پیٹ کہتے ہیں اب تم نے واشنگ مشین لگا لی ہے تب ضرور لائٹ جائے گی اور جاتی ہی ہے لائٹ
صحیح کہہ رہی یہاں اب بیچ میں رک جاتا ہے پھر ٹائم لگ جاتا ہے
ہاں وہی ٹائم ویسٹ خراب
ہوں ابھی تو تو لگائی تھی بس ا میں جو سوکھ گئے کپڑے نکال رہی ہوں اس میں سے واشنگ مشین میں سے ڈال رہیوں نے
او ابھی تو کھانا کھایا نہیں ہوگا آپ نے
نہیں ابھی تور مگر نمازی پڑی تھی پھر اس کے بعد میں نے چلاا واشنگ مشین لگاو تھوڑے کپ
اچھا ابھی لگائی اور سوچ ن آپ نے
جی کہ صبح میں اور کام رہتے ہیں پھر
ہاں صب میں صاف صفائی دلائی جھاڑو پوچھا یہی سب رہتا ہے
پھر یہ ٹائم تھوڑا ٹھیک ہے
صحیح ہے اور کیا رات میں اتنا کام بھی نہیں ہوتا زیادہ کھانے وانے کا ہی ہوتا ہے روٹی ہوتی کا
جی اور آپ کے بن گیا کھانا
ہاں بن گیا ہمارے بھی کھانا
تو موسم پھر بھی ایک دو دن سے ٹھیک ہو رہا ہے کل بھی بتا رہے ہیں شاید بارش کا ہ
نکل آتی تو گرمی ہو جاتی
ہاں لیکن پھر بھی جیسے دھوپ تو نکل رہی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے پہلے سے تو ٹھیک ہی ہے آاں بس س رہے موسم
ہ ہاں اب یہ مانسون لگ ہی جائے گا اب تو
ہاں عید والے دن تو اتنی گرمی تھی بہت زیادہ
ہاں تب تو بہت گرمی تھی
کپڑے بھی چینج کرنے کا دل نہیں چلا تھا شام کے ہاں شام کے ٹائم چینج کرے تھے کپڑے بھی وہ بھی کہنے لگی چلو چلو تو پھر اس نے کر ل گھر میں رہتے تو نہیں کرتے
ہوں چلنے کر گرمی میں
ہاں ہ
یہ کام کرو کپڑے پہنو ہلک سورا
اور کیا ویسے نیو کپڑے میں اور زیادہ آتا ہے
اور آپ کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے
گھر پر کچھ نہیں سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے س ہاں میں بیٹھ ھی
ہوں
پناپ کپڑے دونی ہے
ہاں آپ کا تو بھائی آیا ہوا ہوا اب ہاسٹل سب تو اس کو سمر ویکشنس ہو گئے ہ گی
جی وہ تو کافی ٹائم سے آئے ہوئے ہیں مے سے آئے ہوئے تھے وہ تو
اچھا ابھی تو ہوں گی ان کی یہاں جولائی وغیرہ میں کھلے گا
سلائی میں ہی کھلتے ہیں سب کے جولائی میں ہی چلے جائیں گی تس
صحیح ہے دل لگ گیا آپ کے بھائی کا وہاں پر
ہاں اسٹارٹنگ میں تو سب کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے گھر سے دور جی آ تو اور وہ ایسا ہے وہ کہیں پہ نہیں جاتا کہیں پہ کہیں پہ بھی ہاں توس کے لی یادہ مشکل ہے لیکن اب کیا کرے دل تو لگانا کپڑے گھر صحی ہے اچھا ہے اس کا پہ لگ گیا دے وہاں پہ اچھے ہیں سارے اس کے فرینڈس وغیرہ جہاں پہ رہتا ہے وہ مصل میں بھی وہاں پہ بھی سب سپورٹو ہے مطلب ایسے نہیں ہے
ہوں ہ ہ ہاں یہ پھر اچھے مل جاتا تو دل بھی لگ جاتا
ہاں وہی سب اپنے جیسے اس کو مل گئے یہاں پہ تو اس کے کوئی بھی فرینڈ نہیں تھے ہم تو کہتے تھے اپنے دوست ص بناؤ
ہوں صحی بات ہونی چاہیے
تو یہاں پہ اس فرینڈس نہیں تھ وہاں پہ جا کے بنے ہیں
اچھا اچھا اب ہاسٹل میں رہنا ہوتا ت پھر سے وہ
ہاں تو وہی فیملی ہے اس کی اور کیا ہم زیادہ ان کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے پھر تو
کے سات کھانا
رونا رونا کہہ رہا سونا ہ ہاں سب کچھ ان کے ساتھ پڑھنا ہاں وہ تو الگ ہی ہے باہر نک لو تو گھر سے تو لائف ہی الگ ہی ہو جات ہے ت ہے
لیکن وہ لائف بھی اچھی لگتی ہے پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو
پھر بعد میں یاد آتی ہے ہم ایسے ہاسٹل میں رہتے تھے ی کرتے ت تے
صحیح بات ہے
ہاں
لائٹ آئی نہیں ہے
لائٹ نہیں آئی
نہیںب نہیں آئی
دیکھ لیا آ گئی ہوگی کیا پتا
اچھا دیکتیوں
ہوں آ گئی
سب پتاہ رہتا ہے میں
ہاں میں نے یہ آف کر دی تھی
اچھا ہاں میں آپ کو بتاتی نہیں تو آپ کو پت ہی نہیں لگتا کہ لائٹ آ گئی نہیں ہے یا آپ سوچتی رہتی لائٹ نہیں آ رہی لائٹ نہیں آ رہی پھر آپ کے کپڑ دھلیں
سی ہ
ہاں
تھک گئی ہیں آپ ہاں موسم لگانا بھی پورا دن لگ جاتا ہے
ہوں اب اب دیکھتی ہوں تھوڑے اب تھوڑ صبح ایسے کر کے
تو ایسے گ ے گا تھوڑے تھوڑے
نا کمپلیٹ تو صحی رہتا ہے صبح میں پھر صفائی وغیرہ ہو جاتی ہے
ہاں یہب دیکھ ل چاہد ہو تو پھر ایسے ای کر لی گا تھوڑے تھوڑے صبح پھر صبح آپ کے یہاں مہمان بھی آ رہے ہیں تو صبح ہی آئیں گے
نہیں نہیں تھوڑا لیٹ آئیں گے ایسے بارہ ایک بجے
اچھا اچھا کھانے کے ٹائم تک تو کل کیا بنے گا آپ کے یہاں کل تو بہت سارے لوازمات بنیں گے
ہاں دیکھتا ہ اما کیا کیا بناتی ہیں شید وغیرہ تو ہوگی کیونکہ اب عید کا ٹائم چل رہا ہے
ہاں ہاں یہ تو ہو گ
اور دیکھیے ما بریانی وغیرہ کیا بناتی ہیں
کھے وغیرہ نو
بڑے ہیں بڑے
اچھا ہاں تو صحی ہے تیز کا سارا لیتے ہی ہیں
ہوں
پانی کھول دیا آپ نے لگ رہا ہے
آاںازاری ہوں گی آپ
ہ اور سنیں ہاں صحیح رہی عید عید عید کے اگلے دن پیپر تھا جی تو پھر تھوڑا تھوڑا کیا پورا ہی پنے میں نکل گیا عید عید کا مین ڈے تو پھر سیکنڈ ڈے میرا سیکنڈ ففتھ میں پیپر تھا تو سیکنڈ ڈے بی ایس سی نکل لیا تھا
اچھا اچھا
جھ پھر تھرڈ ڈے سیکنڈ ڈے میں بھی صحیح رات کو تو پھر ہم کہیں گئے تھے
اچھاچ
ہاں پ پھر لگی تھی اچ سھی ہاں
چلیے صحی عید بھی ہو گئی چلیے ٹھیک ہے تو پھر بات کرتے ہیں
ہیلو
جی ٹھیک ہے پھر چلیے
چلیے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آپ بھی دھجے گا اپ لوگ ٹھیک ہے اللہ حافظ